وعلیکم السلام نم بائی پات اب ٹھیک سے آ رہی ہے اچھے سے آ رہی ہے بات بس بڑھیا آواز کیسی آ رہی ہے
ہاں اب ٹھیک آ رہی ہے
ہاں
اپنی چائےائے وغیرہ پ
ہاں بس بات نے کی
سر مجھے بتاؤ آپ پرسوں بول رہے تھے مجھے سون مرگ جانا ہے اس کی پلاننگ وغیرہ کی
نہیں ابھی نہیں کی ابھی بجٹ تھوڑا ٹائٹ ہے ابھی دیکھیں گے
اچھا آپ تھوڑی زور سے بات کیجے آواز کلیئر آ رہی ہے لیکن آپ دھیرے سے بات کر رہے ہو
ہاں ابھی تھوڑا بجٹ ٹائٹ ہے دیکھیں گے جب ہوگا بجٹ آ
ہاں اب آواز ٹھیک آ رہی ہے صحی بات کرو آج کل رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ ہم رمضان کی اہمیت پر بات کریں
بہت اچھا خیال ہے رمادان
واقعی
واقعی اسلام کے ایک بہت مقصدہ اور برختون والا مہینہ ہے ہم ہر مسلمان اس مہینے کی عزاد کرتا ہیں
بالکل رمضان صرف بھوک اور پیار برداشت کرنے کا نام نہیں بلکہ یہ روحانی تربیت اور اللہ کی غریبی ہونے کا مہینہ ہے
صحیح کہا تم نے رمادان اسما کی پچ بنیادی اکام میں سے ایک ہیں اس مہینے میں روزے رکھنے ہر بر فائدہ ہے
یہ مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا تھا تو رمضان کا انتظار اس لیے کرتا تھا کیونکہ کہ گھر کا ماحول ہی بدل جاتا تھا شہری اور افختیاری کی اورنا کلاق الگ ہی ہوتی ہے
میرے ساتھ بھی ایسا ہی تھا لیکن جب ہم بڑے ہوئے بڑے ہوتے ہیں تو رمضان کی اصل اہمیت سمجھتے سمجھنے میں آتا ہے یہ مش ہی نا ہمارے سب صبر شک تقوا سکھاتا ہے
تقوہ رمضان سب سے اہم پیغام اللہ قرآن نبی فرماتا ہے کہ روزے ہم پر اس لیے فرض کے گئے تاکہ ہم مستقبی بن جاؤ
اور صرف زبان ہی نہیں آنکھوں اور کانوں کا روزہ بھی ضروری ہے ہمیں ہر بری چیز سے بچنا چاہیے
صحیح کہاں اگر کوئی صرف با اور پیاسا رہے مگر اپنی عادتوں کو نہ بڑھائے تو رمضان کا اصل مقصد حاصل نہیں ہوتا
رمضان قرآن کا مہینہ بھی ہے اسی مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا تھا
جی ہاں اس لیے مسلمان رمضان میں قرآن کی تلاوت زیادہ کرتے ہیں بہت سے لوگ پورا قرآن ختم کرنے کی
کوشش کرتے ہیں ہاں جی جی آپ نے بات صحی کہی ہماری مسجد میں بھی طرح ترابید ہوتی ہے اور
ہلو
ہاں جی ہیلو
ہاں سناائی تیرا مجھے بھی ترابی صرف نماز نہیں بلکہ قرآن سے محبت کا اظہار ہے اس سے دلوں کو سکون ملتا ہے
رمضان ہمارے غریبوں کا احساس بھی دلاتا ہے جب ہم بھوک محسوس کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ غریب لوگ روزانہ کن مشکلات کا سامنا کرتے ہیں
بالکل اس لئے رمضان میں زکوۃ اور صدقہ دینے کی بہت زیادہ ترغیید دیے گئی ہیں
میرے والد ہمیشہ کہتے ہیں دیپ نیک عمل کا ثواب ہے گنا بڑھا دیا جاتا ہے
یہ بات حدیث سے بھی سبت ہے رمداں رحمت نفافت اور سے نکل مہینہ ہے
مجھے رمضان کی اختیار بھی بہت پسند ہے لیکن اصل خوشی کھانے میں نہیں بلکہ روزے کو مکمل کرنے میں ہوتی ہے
صحیح کہانی جب موذن کنا ہے اور ہم دعا کر کے روزے کھولتے ہیں تو دل جی
ہاں جی ہاں جی آپ نے بہت صحیح کہا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزگار کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک اختیار ایک وقت اور دوسری اللہ سے ملاقات کے وقت
بالکل یہ حدیث بہت پیاری ہیں اس سے ہاں بالکل ہلو یہ حدیث بہت پیری ہیں اس سے پتا چلتا ہیں کہ اللہ کو روزدار کتنا پسند ہے
رمضان میں لوگ مجیدوں کا رخ زیادہ کرتے ہیں نمازوں کی پابندی بھی بڑھ جاتی ہے
جی ہاں بہت سے لوگ جو عام دنوں میں نماز میں سوتی کرتے ہیں رمضان میں پابندی سے نماز پڑھتے ہیں
کاش ہم رمضان کے بعد بھی اسی طرح نماز اور عبادت کو جاری رکھیں
یہی رمضان کا اصل اثر ہونا چاہیے اگر ہماری عادتیں بہتر ہو جائیں تو سمجھو رمضان قبول ہوا
رمضان انسان کو ڈسپلن بھی سکھاتا ہے شحری افتیاری اور نمازوں کے وقت نمازوں کے وقت کی پابندی آدمی کو منظم بناتی ہے
بالکل روزانہ ایکک نماز کی قبولیت زندگی گزارنا بہت اچھے عادت ہیں
ہ ہمارے محلے میں لوگ مل کر افتیاری تصیر تقسیم کرتے ہیں یہ منظر بہت خوبصورت لگتا ہے
ایسے کام مشکل میں اقتا اور ہمدردی پیدا کرتے ہیں ہلو
رمضان کی ایک اور خاص بات لالات ال قدر ہے
جی ہاں للۃ القدر ہزار مہینوں سے الفاظ رات ہیں اس رات کی عبادت کا ثواب بہت زیادہ ہے
اس لیے لوگ رمضان کے آخری چے مے ہیں
اور کئی لوگ اختیار بھی کرتے ہیں تاکہ اللہ کی عبادت میں زیادہ وقت گزاریں
مجھے لگتا ہے کہ رمضان صرف عبادت کا نہیں، خود کو بہتر انسان بنانے کا بھی مہینہ ہے
میں تمہاری بات سے پوری طرح متفق ہوں رمضان ہمیں اپنی غلطیوں پر سوچنے اور اپنی زندگی کو سدھارنے کا موقع دیتا ہے
ہاں جی ذرا آپ تھوڑی آواز زور سے کیجیے جب ہم دعا کرتے ہیں ہے تو دل ہلکا ہو جاتا ہے اور اللہ سے قربت محسوس ہوتی ہے
اور رمضان میں دعا کی قبولیت بھی زیادہ ہوتی ہیں اس لیئے ہمیں اپنی لائف والدین کے لیے اور اپنی امت کے لئے دعا کرنی چاہیے
آج کل دنیا میں بہت مشکلات ہیں رمضان ہمیں امن محبت اور انسانیت کا پیغام دیتی ہیں
بالکل ا بالکل اگر لوگ رمضان کی تعلیم پر نفرت اور انجہلوں میں کمی آ سکتی ہے ہیلو
رمض بچوں کو بھی اچھی تعلیم دیتے ہے وہ صبر اور عبادت کی عادت سکھاتے
ہاں اور گھر کے بزرگ یوں ہی دن کی باتیں سکھاتے ہیں اس طرح اس طرح نصقبرت ہوتی ہیں
ہاں جی مجھے لگتا ہے کہ رمضان مسلمانوں کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے
اس میں کوئی شک نہیں یہ ہماری رحمتوں برکتوں اور مغفر توم کاام
کا خزانہ ہے آپ میں بہت اچھی بات کہیے آج کی آج کی گفتگو سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور آپ سے بات کرنے میں بھی مزہ آیا چلو اللہ حاب س باد میں کرتے بات ٹھیک ہے
ٹھیک ہے اللہ حافظ